ا
ہیلو السلام ع وعلیکم السلام کیسے ہیں آپ
بالکل سب کھی رہے تو اور آپ
ہاں بالکلھی
ستان
ہیلو آ کا ناشتہ ہو گیا
میں ابھی نہیں ہوا ابھی تو لیٹ ہوگا
بالکل ہم ہمارے یہاں پ تو کھانا بنانے کی تیاری چل رہی ہے
جی بالکل ہمارے بھی گھر پہ چل رہی ہے تیاری ہم بھی باہر آئے گھومنے تھوڑا
فنی ہے آپ یہاں کا موسم کیسا ہے
جی
ا
آپ کی وائس کیا نا کہ تھوڑی دب دبی ہوئی آ رہی ہے تھوڑی
آباری ہے ہماری آواز
ہاں آپ ٹھیک آ رہی ہے
میں نے پوچھا آپ کی ہم کا ماسر کیسے آئی
موسم ابھی کہ فی الحال کے دیکھا جائے تو ٹھنڈا ہو رکھا ہے اچھا ہے موسم ویسے
بالکل اب تو دیکھ کا موسم تو ہو گیا سبتے بارش ہی ہو رہی ہے تو کافی اچھا لگ رہا ہے کہ گرمی تو رحت ملی ہوئی ہے
جی بالکل اگر بیسیکلی دیکھا جائے نا تو گرمی سے رحت تو کیا ہی مل پاتی ہے کیونکہ وہ شام کے ٹائم پہ ہی تھوڑا بہت موسم ہوتا ہے تو اچھا ہوتا ہے بای دن میں تو ٹیمپریچر اتنا ہائی ہوتا ہے نا کہ گرمی اس سے زیادہ ہوتی ہے
ہمارے یہاں پرہیکا جائے تو موسم تو کافی اچھا ت جے صبح سے ہی بارش وغیرہ ہو رہی ہے ہو رہی ہے بارش کریے کیونکہ ہمارے یہاں پہ موسم بارش کا موسم شروع ہو گیا ہے تب تو دھوپ وغیرہ تو اگتی ہی نہیں ہے
جی بالکل کیوں بکوز ہماری طرف تو کیا ہے نا کہ بارش کا مطلب نام و نشان نہیں ہے بارش جیسا موسم ہوتا ہے بادل آتے ہیں اور آ کے چلے جاتا ہے
کوئی بات نہیں آپ کے یہاں بھی بارش کا موسم آئے گا تو آپ لوگوں کو بھی راحت ملے گی
بالکل نہیں لیکن چل تو بارش کا موسم ہی رہا ہے نا لیکن ہماری سائڈ کیا سی آپ کو بتاؤں کہ بارش جو ہے نا وہ سردیوں میں آ کے چلے گی سردیوں میں اتنی بارش سردیوں میں اتنی بارش آئی تھی کہ اس ٹائم پہ سردیوں کا موسم ہے نہیں ایسا لگتا تھا جیسے کہ بارش کا موسم ہے اور فی الال ابھی کے ٹائم پہیکا جائے نا تو اب کے ٹائم ایسا ہے کہ بارش کا موسم نہیں ہے اب کے ٹائم پہ گرمیوں کا موسم ہے
کا موسم تھاا خراب ہے اوپر نیچے نا تو ہمارے یہاں پہ دیکا جائےا تو جو موسم ہوتا ہے گرمیوں کے ٹائم پہ گرمی ہوتی ہے بارش کے ٹائم پہ بارش اور ٹھنڈی کے ٹائم پہ تو ٹھنڈی ہوتی ہی نہیں ہمارے یہاں پر
بالکل کہاں سے ہویسے آپ
نہیں گجرات
گجرات سے
یہ بتا رہے تھے کہ ہمارے زندگی میں دیکھا جائے تو انشاس کافی بحد کردار نبھاتا ہے ہماری زندگی میں
جی آپ کی وائس پتا نہیں کیا ہو رکھا ہے کہ تھوڑی کبھی کبھی کیا ہے نا کلیئر آتی ہے وہ تھوڑی
ابھی آ رہی ہماری آاز ک تو ہم یہی کہہ رہے تھے کہ ہماری زندگی میں دیکھا جائے تو انوشاس سے سب سے اہم تیوار م باتا ہے کیونکہ جو ویسے انوشاسن میں رہتا ہے اس کی زندگی میں جلدی سفلتا وغیرہ آتی ہے
بالکل بالکل انسان کو کیا انوشاسن ہمیں رہنا چاہیے اور جو نیم رہتے ہیں نا ان چیزوں کا پالن کرنا چاہیے انسان کو
کہ ہے گی
ان چھوٹا ہے اور اس سامنے والا اپنے سے بڑھاائے نا تومیشہ ان کو عزت دے کے بات اگر چھوٹا بھی ہے نا تو اس کو بھی عزت دے کے بات کرنی چاہیے نہ کہ ان کو اپ شبد بولو نام سے پکارو کچھ غلط بولو وہ چیز چ انسان کو شوبا نہیں دیتی ہے بالکل بھی
کہ ہے
میں رہتے رہنا چاہیے بڑے سے عزت سے بات کرنا چاہیے اپنا کام ہر سمے پر کرنا چاہیے لوگوں کی مدد کرنی چاہیے یہ سبھی اچھی عادتوں میں سے آتی ہے اور یہ سب چیزیں ہمیں گھر سے ہی سیکھنے کو ملتی یہ کہ ہم گھر میں جیسے اچھے سے رہیں گے تو ویسے ہم باہر بھی رہیں گے
بالکل یہ چیز ہے نا کہ ایک تو اپن فیملی کے ساتھ رہتے ہیں تو فیملی کو دیکھ کے سیکھ اگر فیملی اچھے سے سکھا رہی ہے فیملی اچھے سے رہ رہی ہے تو انسان وہ بھی اچھا ہی رہے گا اور اس میں اچھے سنسکار ہوں گے اور اگر انسان فیملی کو چھوڑ کے کسی ایسے انسان کے ساتھ رہ رہا ہے جو کہ برا ٹائپ کا ہے تھوڑا تو انسان میں ہمیشہ برے سنسکار آئیں گے پھر وہ کیا نہ تو انوشاسن کا پالن کرے گا نہ ہی کسی نیتی نیموں کا پالن کر پائے گا وہ
اس لیے ہر ویکتی کو انوشاسن وغیرہ نہیں رہا چاہیے سم میں جو وتی ہےتا اس کی زندگ میں جی سفلتا وغیرہ رہتی ہے جو چھوٹے بچے رہتے ہیں ان کو بھی اپنے کام کو اپنا سمے وغیرہ پر کرنا چاہیے سمے پر اٹھ کر سمے میں اسکول تعلیم وغیرہ لینی چاہیے سمے پر گھر پر آ کے اپنی پڑھائی وغیرہ تعلیم وغیرہ پورے سمے پر کرنا چاہیے فون وغیرہ میں زیادہ استعمال نہیں کرنا چاہیے کیونکہ جو ویکتی بار بار فون استعمال کرتا رہتا ہے اس کے سمے دیکھا جات تو کافی ورت ہو جاتا ہے کیونکہ اس کاٹم میں ان کو تعلیم لینا چاہیے تو اس ٹائم پہ وہ فون چلاتے چلاتے ہیں تو ان کا سمے کافی ورھ ہو جاتا ہے اور تعلیم کا بھی سمے چلا جاتا ہے ہر کام اپنے سمے پہ ہی کرنا چاہیے کھیل کود وغیرہ بھی ہوتا ہے وہ بھی سمے وغیرہ پہ ہی ہوتا ہے تو وہ بھی سمے وغیرہ پہ ہی کرنا چاہیے تاکہ ہمارا ہر کام سمے پر ہو اور ہم سمے کا پالن بھی کرے کیوںکہ ایک بار سمے چلا جاتا ہے تو دوبارہ آتا نہیں ہے
بالکل بالکل بڑی اچھی بات کہی آپ نے
اس لیے کہتا کہ ہر ویکتی کو سمے پر ہی ہر چیز کرنا چاہیے جو دفتر وغیرہ جاتے رہتے ہیں ان کو بھی اپنا کام سمے پر کرنا چاہیے اپنا ہر کام سمے کو کر لو کیونکہ جو سمے کے بعد جو ہم کام کرتے وہ کافی ہل جلدی میں کرتے جس کی وجہ سے ہمارا کام بھی کافی خراب ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے آگے جا کے ہمیں تکلیف وغیرہ ملتی رہتی ہے کئی یوا کو ہم نے دیکھا ہے کہ اپنا سارا سمے فون وغیرہ میں چلان ورت کر دیتے اس ٹائم پہ اپنا کام نہیں کرتے جن کی وجہ سے آگے جو وہ کام کرتے اس میں ان کا کام پورے اچھے سے ہو پے پاتا ہے اور کافی چڑچڑے ہو جاتے جو ویکتی سمے پر کام نہیں کر پاتے اور دوسرے پر الزام ڈالتے رہتے کہ تمہاری وجہ سے کام نہیں ہو پایا یہ سب کا بھی ہمیں پالن کرنا چاہیے کہ اپنے سمے وغیرہ اپ کام کر
ہیلو
ہیلو
ہاں جی بولیے وہ کیا آپ کی وائس کٹ گئی تھی بیچ میں
جی اس لیے کہتے ہیں اور بڑے لوگ جو بڑے بڑے جو بزنس مین وغیرہ ہے انہوں نے بھی انوشاسن وغیرہ کا کافی پالن کیا تھا تبھی جا کے آج وہ لوگ اتنے بڑے مقام پر حاصل کر پائے ہیں انشاسن کے پر دیکھا جائےا کافی بڑی بڑی بک وغیرہ بھی چھپی گئی ہے وہ بھی ہمیں پڑھنی چاہیے کیونکہ سب کو دیکھا جائے تو چوبیس گھنٹے کا ہی سمے ملتا ہے کئی ویکتی چوبیس گھنٹے میں کافی کچھ کر لیتے کئی ویکتی دیکا جائے تو کافی سم کرتے رہتے ہیں تو یہی بڑے لوگوں سے ہمیں پریرنا وغیرہ لینا چاہیے کہ یہ سمے کا کیسے پالن کرتے یہ سب چیزیں بھی کتابوں وغیرہ میں کافی لکھی رہتی ہے یہ سب چیزوں کا بھی پالن کر کے ہمیں اپنے بوشیہ کی تیاری کرنی چاہیے ہمیں بوشیہ میں آگے بڑھنے کی تیاری کرنا چاہیے تاکہ ہمیں ایک جگہ جا کے ہمیں کام کامیابی وغیرہ مل پائے
بالکل بالکل کیوںکہ اگر دیکھا جائے نا تو انسان انوشاسن تب جات تب سیکھ پاتا ہے جب اس کے فیملی ممبرس اس کے امی ابو اس کو ان چیزوں پہ دھیان دینے کے لیے بولے ان کو ان کو اچھے سنسکار دو اور پھر انسان جب انسان اسکول جانے لگتا ہے نا تو اسکول میں ٹیچرس ہمیں یہی سکھاتے ہیں انوشاسن میں رہنا اگر ہم ان کا کہنا مان نا ان کی باتوں کو مانے تو ایک اچھا انسان بنا جا سکتا ہے
کوا بیٹھے بھی س سکتے کیونکہ انشاسن ایک اپنے آپ میں کافی بڑا چیز ہوتی بری چیزیں ہوتی جو ہمیں سارے ویکتی کو سیکھنی چاہیے کیونکہ جو ویکتی انوشاسن میں رہتا ہے اس کی زندگی میں جلدی سفلتا پراپت کر سکتے جو ویکتی انوشاسن میں رہتا ہے اس کی سماج میں بھی ایک الگ عزت بی رہتی ہے سب ان کی تعریف وغیرہ کرتے ہیں اسی لیے جو بچے انشاسن میں رہتے ہیں بڑا انشاسن میں رہتے تو لوگ ہی ان سے پرریرنا وغیرہ لیتے ہیں
بالکل اگر کوئی انسان اپنے ا امی ابو جو اپنے گرو ہوتے ہیں اگر ان کی عزت کر رہا ہے نا تو انسان باہر بھی جائے گا نا تو ہر اس انسان کی عزت کرے گا وہ اور اگر اگر انسان کچھ ایسے آپ نے دیکھا ہوگی کہ کئی انسان کئی لوگ ہوتے ہیں جو اپنے دوستوں کے ساتھ گھومتے پھرتے رہتے چوبیسوں گھنٹوں فون میں لگا رہتے ہیں ان کو کسی چیز سے مطلب نہیں ہوتا ہے
بالکل کبھی کبھی لوگ شت میں بھی خراب ہو جاتے اس لیے ہم اپنے اپنے آس پاس اچ سنگتوں میں رہنا چاہیے کیونکہ دیکھا جائے تو سنگت بھی ایک سب سے بڑی سفلتا ہے جو وتی اچھے سنگت میں رہتا ہے اس کی سفلتا کا ایک اچھا چابی ہوتا ہے جو وکتی برے سمج میں رہتا ہے اس کی زندگی بھی خراب ہو جاتی ہے اس لیے آس پاس ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اچھی سنگت میں رہے تاکہ ہمارے آس پاس کے بوشیہ آنے والے بوشیہ بھی ہم ہمارے لیے اچھا رہے اور ہمیں بڑوں سے عزت کرنی چاہیے سمے پر اٹھنا چاہیے ہر کام اپنے سمے پر کرنا چاہیے یہ سب دیکھا جائے تو انشاسن وغیرہ پہ ہی آتا ہے کئی ویکتی کو دیکھا ہے کہ فون چلانے میں اتنے منگل ہو جاتے یہ آس پاس کی چیزیں بھی ان کو دکھائی نہیں دیتی ہے جس کی وجہ سے ان کا سمے کافی ورد ہو جاتا ہے
جی بالکل اگر دیکھا جائے نا تو اگر انسان انوشاسن میں رہتا ہے نیتی نیموں کا پالن کرتا ہے نا تو انسان وہ آگے جا کے سکسیز ہوگا اور اگر انسان ان چیزوں پہ دھیان ہی نہیں دے رہا نا تو پھر وہ انسان جہاں ہے نا وہیں رہ جائے گا وہ آگے کبھی بڑ ہی نہیں پائے گا اس لیے انوشاسن ضروری ہے اور نیتی نیموں کا پالن کرنا بھی ضروری ہے اسی کے ساتھ ساتھ بیکوز یہ ہمیں کیا ایک اچھے پریوار اچھا پریوار ہونے اچھا پریوار درشاتے ہیں مطلب ایسے درشاتے ہیں کہ یہ انسان اچھے پریوار سے اس سے کیا اپنے فیملی ممبرس کی ریوٹین بڑھتی ہے ہمارے بجان کی بھی ریپوٹیشن بڑھتی ہے کہ لوگ سوچتے ہیں کہ انہوں نے اچھے سسکار دیے اپنے لڑکے کو تبھی یہ انوشاسن میں رہتا ہے ن نیموں کا پالن کرتا ہے
آنے والے بشیہ کا سبتا سب تو ای مشکل ہے کہنی زندگی کا ات بھی ہر ایک انشاپ میں رہنا چاہے تاک کہ آ جلی سفلتا پراپت کرتا ہے
جی بالکل بالکل بالکل ہمیں آپ سے بات کر کے اچھا لگا اور انوشاسن نی نیموں کا پالن کرنا بہت ضروری ہے ا
بالکل بالکل صحیح ہے
جی بالکل اب اجازت چاہتے ہیں ہلو
ہیلو
ہاں جی ڈال دین گ یار آ تو بعد اللہ حافظ